ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
ا کیس ہیں آپ
خھیریت جی آپ سنائیے آپ کیسی ہو
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہے بھر بھی سب خیلیت ہے
کے امی جان ابو جان بھائی جان چاچا جان کیسے
جی جی سب بہت بڑھیا ہیں سب رحم و کرم اللہ کا آپ بتائیے
جی رحمت اللہ کی ہونی چاہیے دعاں کیری ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے یہ تو صحیح کہا آپ نے
دیکھیے نا آج کل جو ہمارے شریر کے اندر ہے جو پانی ہے نا وہ کتنا مہتوپورن ہے ہم کو پینے کے لیے نا اس کے نہ کہ ہمارا شریر چلتا ہی نہیں ہے
یہ تو ہے اور یہ شدھ نہ ہو تو پھر اور زیادہ دقت ہو جاتی ہے
اور زیادہ یہاں بیماری وغیرہ اور بہت ساری یہ پرابلم آنے کو ہمارے شریر کو بہت جی
یہ تو کہتے ہیں پانی ن شھ ہونا چاہیے وہ ہمارے شریر کے اندر جا رہا ہے اگر پانی صرف خراب آپ لے رہے ہیں تو اس سے بڑی دقتیں اور مشکلات پیدائ ہو جاتی ہیں
ج جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی دیکھ ل کہ یہ پانی کی تو ویلیو بہت ہے شریر کے اندر بھی
بالکل بالکل اور تبھی تو دیکھوپ نہیں مطلب بسلری تروا پانی کے لیے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر پانی کو بوائل کر ے تو اس لیے ڈاکٹر بولتے ہیں کیونکہ دیکھو وہ اندر جا رہا ہے اگر وشو ہم لوگ شدھ پانی نہیں پی رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر انفیکشن ہو بلڈ انفیکشن شن ہو جاتا ہے اور ویسے بھی دیکھو ہر اس پہ اثر پڑتا ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی دیکھیے مطلب یہ شریر کے تاپمان کو نندرت بھی کرتا ہے ہمارے کو
جی جی یہ تو ہے دیکھو پانی سب سے مہتوپورن ہے ہمارے
دیکھو اور دیکھو پانی ہے نا ہمارے شریر کے اندر سے بساک پدارتھوں کو بھی نکالتا ہے پراچن کریا کو بہتر بناتا ہے تو جہاں میں پراکرتک چمک لاتا ہے جو ہمار تو جہاں نکھرتی ہے وہ پانی وجہ سے ہیٹ کرتی ہے اور مستشک کی کار پرنالی اور ع جا کے بتر کو بھی بڑھاتا ہے
بالکل بالکل دیکھو پانی کی کمی کا ہمیں جیسے گرمی کا سیزن آ جاتا ہے تو ہمیں تب جا کے پتا تا ہے ہمیں ڈیہائیڈریشن ہو جاتا ہے پانی کی کمی سے اور زیادہ تر دیکھا ہے آپ نے کیا کڈنی میں بھی پرابلم آ جاتی ہے اگر ہم پانی نہیں پی رہے ہیں تو ہمار اندر کا کیا ہے کہ وہ فلٹر وغیرہ کوئی ہو نہیں پاتا ہے تو اسے کڈنی کی مطلب کڈنی پریسر پڑ جاتا
بہت لیور ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا میم دیکھیے جی ہمارا شریر ہے نا تو ہمارا مانو شریر کو ساٹھ پرسینٹ پانی سے بنیں اس لیے سچارو روپ سے چلانے کے لئے ہائڈریشن بحد ضروری ہے پانی پینے کے بہت بڑے لابھ بھی ہیں
بالکل بالکل
ہم
ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں ڈاکٹر سب کوئی بھی آپ کو فرسٹ پہ کہے گا پانی جتنا ہو سکے آپ انا اتنا پیجے پانی پیو گے اتنا ہی آپ کو مطلب واش ر وغیرہ آئے گا آپ کے اندر کی صفائی ہوگی
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا میم بالکل یہ نا پانی کی ت شریر میں بسلیے تتو باہر نکلنا پانی ہم پیتے تو پسینہ نکلتا ہے پسینہ کے ساتھ ہمارے اندر سے بیمارییا بھی نکلتی ہیں پھر پانی پینے سے کڈنی گردے بہتر طریقے سے کام کرتے تھے اور پسینہ یورین کے ذریعے ٹوکسینس باہر آتا ہے جو ٹاکسینس ہارمون ہوتی ہے نا وہ باہر آتا ہے جو پسینے کے ذریعے سے اس سے کیا ہے کہ ہم کو بیمار جو انسان پسینہ آتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا
ہاں جی ہاں جی یہ تو ہے
ہج د کی اور جی ا میں جو کہ ارجا اور مانسک سترک کا جو نرجلیکرن سے تھکان سر درد ہو سکتا ہے پانی پینے سے دھیان کیندرت کرنے میں مدد ملتی ہے دیک کہ ہم کسی سے سچارو روپ سے رکھے ہیں پس آدمی نہیں رہ سکتا نا کسی چیز کو بھی ٹارگیٹ کریں تو وہ جب ہم سدر مضبوط اسٹرگ رہیں گے نا اندر سے جبھی ت ہم رہ سکتے ہیں
صحیح کہا آپ نے بالکل پانی دیکھیے پانی تو ہمارے اندر ہر چیز کی کمی کو پوری کرتا اور آپ پانی نہ پی میں تو کہہ رہی ہوں دو گھنٹے آپ د آپ پانی نہ پیو تو پیروں میں آپ کے درد ہونے لگ جائے ایسے تھکاوٹ سی موسم چکر آنے ل جی جی
پانی ہمر بوجن کو پچانے میں اور جو مل موتر اس کو تیاگنے میں آسان بنانے میں مدد کرتا ہے قبضے کی سمسیا نہیں ہوتی ہے جیسے باد ہو جاتی انسان کو تو وہ بیمار بادی کی بیماری ہے تو وہ پانی کی کمی سی ہوتی ہے جس کبھی کبھی آپ نے سنا ہوا ہیزہ بننا یہ چیز بیماریاں ہیں یہ پانی کی وجہ سے تو ہوتی ہیں
جی جی یہ تو جی یہ نا پانی کی پانی شھ بھی ہونا چاہیے اور پانی جتنا ہو سکے اتنا پینا چاہیے اور یہ سبھی کے لیے بچوں کے لیے چاہے بزرگوں کے لیے کوئی بھی ایز رہی ہو لیکن پانی ہر کسی میں مطلب آپ جتنا پانی پیو گے اتنی آپ کو بیماریوں کا تھوڑا سا کمی کا وہ کرنا پڑتا
بالکل آپ نے بالکل بالکل صحیح فرماے میم دیکھیے نا کہ ہمارے جو چہرہ ہے نا تی چہرہ کے اندر جتنا نکھار آتا ہے نا وہ پانی پینے سے ہی آتا ہے تو کبھی دیکھنا آپ نے کسی کا دیکھا ہوا چہرہ بہت ایسا لگتا ہے توجا اسسی مطلب بہت مست دکھتی ہے نا نکھار بنا ٹیو کے بنا ویسے نیچرل تو وہ پانی کے بیچ سے ہی تو ہوتے ہیں
جی جی ا ادے کو ہے ہی ہے پانی کوئی بھیا جتنا ہو سکے آپ اس کو میں بھ آپ باہر کا بسلری وغیرہ نہیں لے رہے ہیں پھر بھی آپ جتنا ہو سکے اسنبال کر کے ابال کے چھان
ر کے رکھے ڈھکی رکھنا چاہیے ہم کو اور تازہ پانی پینا چاہیے نہیں کہ آج آج کا پانی اور کتنے بھی ٹائم ہو گیا دو چار دن بعد پیتے ہیں
دیکھو بہت ساری چیزیں آتی ہیں سکیریا جیسے کاربن فلٹرڈ آتا ہے اس میں پانی کر لیجے سارا پانی فلٹر ہو کے آئے گا ہے نا بچوں کے لیے اپنے لیے تو بڑا فائدے مند
ماشاء اللہ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کمایا میںیم کہ دیکھیے جو جو مطلب پانی ہے نا تو ہم کو موسم کے انسار اور ادک پینا چاہیے جیسے گرمی ہے تو گرمی سے ہم کو پانی کی ماترا چار گنی کرنی چاہیے جو جیسے اب پیٹی ایم دو ایک دو لیٹر سوئے شام تک تو ہم کو کم سے آٹھ لیٹر دس لیٹر پانی پینے چاہیے ہے نا میم
ب ہاں جی ہاں جی پانی کا تو دیکھو پانی بی ہے نا آپ گھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر صرب پرتم آپ کو یہی کہے گا دیکھیے جتنا ہو سکے پانی پیجیے اور آپ باہر جا رہی ہیں آپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ایوننگ واک پہ یا مارننگ واک پہ آپ وہاں بھی جتنا ہو سکے اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کو بوٹل دو باہر کا پانی ہمیں نہیں پتا دیکھو شھ ہے یا کس طریقے سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا پارک میں وہ لگائے ہوئے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں مطلب وہاں پہ آرو مطلب فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں میں خود اپنے سھ جو میرے سات ہوا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جو بی میں اپنے بیٹے کو لے کے گئی مسجد پانی نہیں لے کے گئی تو میرے بیٹے نے کہا ماما میں یہاں سے پی لوں
جی میم آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیے نا کہ جو ہمارا جی جی
جمی ہوئی تھی میں نے کہا یہ دیکھو یہی ہمارے بچے کے اندر جائے گا یہیں سے انفیکشن ہو جائے گا
جی جی دیکھیے میم آپ کسی مارکیٹ میں جائیے اور مارکیٹ کے اندر کسی اس کو دیکھو جو ٹنکی وغیرہ رکھی ہوتی ہے تو کتنا مطلب ایک ایک دو دو مہینے ہو جاتے ہیں ان کو تو ان کو یہی ہے نا کہ وہ اس کو گندا پانی ہے اس کو بھی یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ ہم لوگ بیماری سے گرست ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ آپ کو پت ہونا چاہیے کہ د پانی بوجن کے اندر اور بوجن کے اندر سب سے زیادہ پایا جا ہے سبزیوں کے اندر پایا جات ہےھل کے اندر تو ہمیں کئی پرکار سے ملتا ہے وہ
جی جی یہ تو ہے یہ تو ہے گرمی میں تو دیکھیے جتنا ہو سکے بچ بچوں کو جیسے کھیرا ہو گیا پھل والے کتنے سارے ا ایک تو پراکرتک نے ہی مطلب کچھ فھلوں میں ایسا وہ ہے ہوتا ہے نا کہ بگوان کے تھرو اللہ کے تھرو ہوتا ہے تو جیسے تربوز ہو گیا تربوز میں دیکھو آپ آپ کھا رہے ہو تو اس میں کتنا پانی ہوتا ہے کھیرا دیکھیے آپ خربوجے دیکھیے آپ
ستر اسی پرسینٹ پانی پانی ہوتا ہے
تو یہی فل ہم لوگوں کو یوز کرنے چاہیے اپنے بچے کو کھلانے چاہیے تاکہ ڈیہائیڈریشن نہ ہو
بالکل ہے نا جو میں کوئی بھی چیز لے بنا پانی کے تو جیون بھی سمبم نہیں دیکھو ہر مطلب یہ بولتی ہیں نا کہ جل بھی نہیں کل تو جل نہیں ہے تو کل بھی نہیں ہے انسان کا چاہے انسان بو کیاسی آکسیجن آکسیجن اتم دیکھیے آکسیجن سب سے زیادہ ملتی تو پانی جندری ملتی ہے نا
جی جی جی اور اسی لیے دیکھے پانی کا ہو سکتا کہ جتنا ہو سکے ہمیں اس کو سیف کر سیو کر کے رکھنا چاہیے اور فضول میں اسے خرچ نہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے
ہاں بالکل میم آپ نے صحیح فرمایا دی کہ ہمارے ملک کے اندر ہے نا تو سب سے زیادہ انسان وہ جو پانی ہے نا دھرتی پر تین پرسینٹ پینے ہوگ اس کا ہم کو سدپیو کرنا چاہیے اس جو آج کل انسان دیکھا ہو آپ نے بہت سارے انسان جو پانی کو خراب کر دیتے ہیں اور جس کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں ایک بالٹی کی جگہ دس بالٹی سے نہ رہے ہیں صبر بند نہیں کر رہے ہیں تو اس کا درپیوگ نہیں کرنا چاہیے ہم کو پانی کی جو مہتو ہے اس کو اوریجنل میں سمجنا چاہے کہ کیا مہتو ہے پانی کا
بالکل بالکل یہ بڑی غلط چیز ہے کہ آپ پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں بنا مطلب یہ لوگ لوں کو جیسے سمر کچھ لگ جاتا یا وہ لگ رہ بنا مطلب کہ پانی دھو رہے ہیں بہا رہے ہیں یہ فالتو
ی میم دیکھیے نا کسی کو ایک گھنٹے کی ضرورت ہے پانی کی اس نے سفر چالو کر دی تو ایک گھنٹے جگہ ہو ہے کم سے کم کم سے کم دس بالٹی پھیلائے گا جب تک بند کر نہیں جائے گا جب تک بہت ویسٹ ہوتاا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ دھرتی کے اندر پوری سمپورن دھرتی کے اندر تین پرسینٹ تو پانی ہے بس تو ہمیں اس پانی کا شھ اپیوگ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے ہم شھ شھ ہی اپنے اندر اپنانا چاہیے اور اتنا ہو سکے نا ہم پانی پییں گے تو ہم خود بیماریوں سے گرست نہیں ہوں گے چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میم آج کے لیے تھینک یو گڈ نائٹ اور اللہ حافظ
ہ